ہلو
ساری ہے
جی
میں یہ کہہ رہا تھا میم میں تھوڑا سا آپ سے بات اس لیے بھی کرنا چاہتا جیسے مان لیجیے اگر میری کوئی ہے مطلب ریلیشن میں ہی ہے سسٹر ٹایپ کی سمجھ لیجیے اگر ان کو بھی یہی کام کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں نا اس میں کیونکہ پھر وہی سیم سیم مسئلہ رہے گا یہی والا کہ پھر وہ جین سے بات کرنے میں تھوڑا سا کئی لوگوں کا اکڈ ہوتا ہے نا
نہیں کوئی دقت نہیں ہے ہماری مطلب ا ہندو ہی ہے ایک آسام سے ہے میرے پاس پرانیش ش ہے اور ایک یو پی سے ہی ہے خوشبو ہے میں ہوں اور ساریا ہے میگا ہے بہت ساری لڑکیاں مطلب لڑکوں سے زیادہ تو لڑکیاں ہیں نہیں میں راجستھان سے ہوں
اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے میم تو وہی میں پوچھ رہا تھا کہ میں کا اگر ایسا کچھ سپورٹ ہے مطلب مان لیجیے کچھ ہے گروپ میں تو ان کو بھی ایڈ ہی کروا دیتا ہوں اور ان کو کا تو ہمیں گارنٹی بھی ہے کہ بھائی ان کا ایسا سا کچھ نہیں ہے
ہاں تو پھر کوئی دقت نہیں ہے نا ان کو بس یہ چیز آپ تھوڑا دماغ میں ڈال کے رکھنا اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو تو جین سے دور رہنا ہے کیوںک دیکھو گروپ میں سب کے نمبر ہوتے میں ایک جینوین بات بولتی ہوں پھر ادھر ادھر کوئی میسج کوئی بندہ میسج کرے پھر وہ ان کے ٹچ میں ہو جائے پھر ہم کو تو پتا ہی نہیں ہے ہم نے تو صرف گروپ میں ایڈ کروا کے چھوڑ دیا اب وہ بندہ کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے ہم کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز ان کو وہ ہمارا کرنا ہے تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے دور رہے
ہ میم ویسے تو اوکے اوکے نہیں ویسے تو اس ٹائپ کے ورک مجھے جہاں تک لگتا ہے میم کہ کوئی بھی مطلب میں تو خیر بات کرے گا ہی نہیں
نہیں کرتا نہیں ہے اب بٹ دیکھو اب ہم ہندو ہے ہم کو پتا ہے کہ
ہوں ہوں
ادر کاسٹ ہے وہ کسے س ہے ا ہم ان کے ساتھ ورک کریں تو سیف ٹی چاہے
بالکل بالکل بالکل دفر تھوڑا تو یہ رہے گا ہی نا آج کل یہ ادھر تو ںخاص کر بہت زیادہ چل ہی رہا ہے میں یہا تر کھنڈ بھی جاب کرنے کے لیے آیا تھا مم یہاں پر بھی یہی ہے
بہاں ک اس اتر کنڈ میں
میم اتراکھنڈ میں پریم نگر
اچھا
پاس ہے ہی تو ویسے میرا آن لائن ہی کام ہے میم میرا آن لائن کام ہے مطلب میں پروجیکٹ بیس ورک کرتا ہوں جیسے مان لیجیے کوئی سافٹ ویئر ہے اس میں کوئی کوڈنگ کرنی ہے تو اس ٹائپ کا کام ہے میم کوڈنگ کرنی ہے کئی بار فوٹو فوٹو کے جیسے مان لیجیے آپ نے کوئی بوتل لے رکھی ہے اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ پورا ہٹ ٹانا ہے تو یہ ڈیٹی پی کے بھی ورک آتے ہیں مجھے باقاعدہ یہ کالنگ والنگ کے بھی کام آتے ہیں کوڈنگ کے بھی پورے کام آتے ہیں تو زیادہ تر میں مم فری لانسنگ ہی کرتا ہوں مطلب گھر سے بیٹھ کے ہی بیٹھ کے کام کرنے والے ہی کام کرتا ہوں
اچھا کوئی اچھا ہو تو ہم کو ہی بتائیے گا چن میں ن تو
میں ب میم جینون پہ ہی کرتا ہوں یہ مطلب ایمنسیز ہیں یہ ہاں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہم کسی لوکل پہ کرتے ایون جو یہاں پر جن کے تھرو میں لگا تھا جو مسلم سخس کے تھرو میں لگیا تھا تب وہ بھی ہمارے آفس میں ہی ورک کرتے ہیں بس یہ ہے کہ میرے پاس پروجیکٹ جو تھے این جی اوز والے وہ میم نہیں کرتا وہ ادھر کر رہے ہیں کیونکہ جو مسلم ایریاز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ کام چلتے رہتے ہیں بھائی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے ہندوؤں میں پہلی بات تو کوئی جلدی کرنے کے لیے راضی بھی نہیں ہوتا اور ڈیولپمنٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے
ہاں
یہ سب مسئلے ہیں بہت سارے جو چلتے رہتے ہیں
ہاں وہ تو ہے میں تو آپ کو کچھ اور سمجھ رہی تھی وسارے میں سوچی کہ وہ سر کے گروپ والے ہو آپ تو ان کے کوئی ہوں گے یار دوست
میم آپ کہیں نہ کہیں آپ جیسے آپ میم کو جان گئی ایسے کہیں نہ کہیں تو جانتے ہی اور یہ یہی نہیں ہے جو آپ سوچ رہی ہیں یہی نہیں ہے یہ ایمین س مزم میں بھی اگر آپ جائیں گی حالانکہ کوئی آپ کو بولے گا نہیں لیکن وہاں بھی پورا یہی اور ایمرجنسی میں تو سب سے زیادہ لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں اس کا کارن ہی یہی ہے پہلی بات تو آپ کو کیب لے کے آ رہی ہے آفس چھوڑ رہی ہے پھر لے کے آ رہی ہے آپ کے گھر ک چھوڑ رہی ہے آنے آنے کا آپ کا ٹانسپورٹ کا خرچہ خرم ہو گیا اب جب آپ آاؤ گے تو کسی نے کسی کلیگ کے ساتھ ہی آؤ گے ایک کیب اگر مان یے پانچ سیٹر تو پانچ لو اس میں بیٹھ کے آئیں گے وہ کسی بھی کاسٹ کے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ کے ہی پروسیس کے ہیں تو زیادہ تر جو آپ نے یہ والے مطلب دیکھے ہوں گے جو ہندو مسلم اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ورک کلچر میں زیادہ تر ہوتا ہے کیونکہ کیونکہ گھر والے بھی ج زیادہ پڑھے لکھے میں پھر وہ کچھ بولتے بھی نہیں ہے نا اور پھر ہمیں بھی لگتا ہے کہ ارے اتنی تو چھوٹ ہونی چاہیے اتنا دماغ تو ہے ہمارے پاس بعد میں پت چلتا ہے کہ ارے
ہاں وہی چیز ہو جاتی ہے
جی اسی لیے میں نے میم کو پہلے بولا تھا کہ میم میں نے ان کو واٹسپ کر دیا تھا مطلب آپ کو بھی اور ایک دو اور ہیں جو مجھے ہندو دیکھے میں نے ان کو کر دیا تھا کہ پہلے سمجھ لوں اس کے بعد پھر میں نے ان کو بتایا میم تھوڑا سا مجھے بہت انکمفرٹیبل لگتا بار بار پورا ہی اردو الفاظ یوز کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ میم نے بولا کہ کہ میں ان کو بولتی ہوں اور میم نے بتایا یہ چیز مجھے کہ مجھے آٹھ سے دس سال ہونے والے ہیں ان لوگوں کو جتن کو بھی میں جانتی ہوں تو بنا میری پرمیشن کے یہ لوگ تو ادھر کی بات تو کرنا ہو کیا وہ میسج کا رپلائی بھی نہیں دیں گے میں نے ان کو وہی بتایا میں نے کہا م میں نے صرف اپنے ٹسک کے لیے پوچھا تھا اور وہ بھی اگر انٹرسٹیڈ ہوں گے تو رپلائی دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے مجھے میں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا مم
ہاں صی ہے
وہی چیز انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ تھوڑا سا سیفٹی ریجن کی وجہ سے سوچنا اوچنا پڑتا ہے باقی میں بولتی ہوں کروا دیں گے وہ آپ کا نہیں تو میں نے میم کو ہی زیادہ اپروچ کیا تھا ج میم سب سے دیکھیے میم کوئی بھی ہوگا اگر تھوڑا سا بھی آپ کا آپ کا کلچر ہے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں تو فرسٹ ٹائم کسی سے بھی بات کرنے میں بہت عجیب لگے گا لیکن کسی سینئر سے بات کر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے تو جب میم نے ڈالا کہ آصف میں آپ کے ساتھ مل کے یہ ٹاسک پورا کر لوں گی تو میں نے پھر ان کو پرسنلی میسج کر دیا کہ میم آپ ان کے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہی ٹسک پورا کر دو
ہاں ایکچولی مجھے بھی ٹائم رہتا ہے لیکن ابھی کچھ ٹائم مطلب مجھے چار پانچ ہی دن ہوئے ہیں میں کافی دن سے تو تیاری میں لگ رہی تھی ابھی میرے شاپ کا اوپنگ تھا تو اس کی تیاری تھی مجھے اور پھر میں ابھی کالنگ والا ٹسک مجھے آیا بھی نہیں میں رسیور بنی ہوئی تھی اور میرا ٹرانزیکشن والا بر تھا تو اس میں میرا کافی اچھا بن گیا تھا پھر میں نے دوسرا کیا ہی نہیں آیا ہی نہیں آتا تو کر لیتی
میم میں نے تو جب فارم بھرا تھا فارم بھرنے کے بعد مطلب یہ سمجھ لیجیے پورا ایک مہینہ ہو گیا مجھے میں آج میرا چوتھا دن ہے اس ایپ میں
اچھا
سب میں تب سے صرف سب کو میسج کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کب آئے گا کب آئے گا کئے گا میں روز ریفریش کرتا رہتا تھا پھر میں نے دوبارہ جو وہ لنک تھا وہ دوبارہ لنک اوپن کر کے پورا فارم دوبارہ بھرا نئی آئی ڈی بنائی اس کے بعد میں میرا یہ آنا اسٹارٹ ہو گیا کام اور پہلے دن جب میں کسی کو کال کرتا تھا تو کال لگی نہیں رہی جی جیسے مان لیجیے میں نے آپ کو کر دیا ایک کال آپ کے پاس چلی گئی اب مجھے نیکسٹ کال کرنی ہے تو تو لگے گی ہی نہیں وہ دکھاتا تھا یہ پرسن بی جی ہے آپ پرسنل کال کر لیجیے اب مالک جی میں نے آپ کو دوبارہ پرسنل کال کر کے بھی بولا کی ایپ ایپ آن کر لیجے اور میں کال کر رہا ہوں وہ لگتا ہی نہیں تھا پھر سیکنڈ ٹائم میں کسی اور کو اگر لگؤں گا تو ترنت لگ جائے گا پھر تھرڈ ٹائم اگر میں چاہوں گا تو آپ کو لگ جائے گا تو اس ٹائپ کا ہوتا تھا اور اس میں بھی بہت بار بیز کا میس زیادہ تھا تو میں نے پوری ایپ کی ریکارڈنگ کر کے میم کو بھیجی ہے کہ میم دیکھیے یہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں
ہوں ہ گروپ میں ایک لڑکا بھی ہے میرا بھائی ہے وہ دگمبر سنگھ نام ہے اس کا تو اس کو بھی آپ کر سکتے تو وہ بھی
میم وہت زیادہ بہت زیادہ کنویننٹ رہے گا کیونکہ لڑکے لڑکے نا پھر آرام سے باتیں ہو جاتی ہیں اب مان لیجیے کچھ نہیں مل رہ کوئی ٹاپک نہیں مل رہا تو میں ان سے پوچھنے لگے اور بتائیے کیا ہو رہا ہے تو کچ نہ کچھ تو بولیں گے ہی
ہاں
تو یہ تھوڑا سحیح ہوتا ہے اس لیے میں میم کو کہ رہتا کہ کوئی لڑکا ہو زیادہ بیہٹر ہے فم
لڑکے بہت سارے ہیں لیکن پت نہیں میں نے تو بات کافی سارے نے مجھے میسج کیا ہے جیسے آپ نے کیا تھا بٹ میں سوچی کہ نہیں مجھے بھی تھوڑا وہ ان کا کلچر سے تھوڑا ڈسٹینس بنانا تھا نا تو چکر میں ان سے نہیں بولا تھا میڈم نے مجھے کہ کر لیجے میم کیا دقت ہے م کا دقت نہیں ہے بٹ ایک تو مجھے ٹائم نہیں مل پاتا میں سویرے نو بجے صبح میں گھر کا کام کر کے سویرے نو بجے نکل جاتی ہوں پھر ابھی میں پانچ بجے شاپ منگل کر کے واپس ابھی آئی ہوں اب گھر آتے ہی فون چارج پہ لگایا اور لے کے بیٹھ گئی میں نے کہا چلو جتنا بھی ہو جائے چار پانچ کال کر لیتی ہوں پھر گھر کا کام کرلوں گی
ہاں صحیح ہے میم ورکنگ تھی تو شادی کے بعد وہ ورکنگ نہیں تھی تو مطلب کام وام نہیں کرت تو سیم ایسے میرے گھر پہ سسٹر ہیں مدر ہیں جو مطلب آپ کے آپ کو پتا ہی ہے ہمارے کلچر میں ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد یہ سب کرنا ہی نہیں ہوتا زیادہ تر تو گھر پہ ہی رہتے ہیں تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ اگر مان لیجیے گرلس گرلس ہی ہیں تو آپس میں بات کرنے پہ بھی اگر مان لیجیے پیمنٹ آ رہا ہے یا ٹرانزیکشن والا ور
وہ ایزی رہے گا فیمیل کے لیے بیسٹ ورک ہے وہ
تبھی میں نے کہا کہ مطلب میں تھوڑا سا پوچھ ووچھ کے کسی سے مطلب ایڈ کر
تو کوئی دقت نہیں ہے اگر آپ کی وائف ہے یا سسٹ رے تو کروا لیجے کیونکہ میری لڑکیاں ہے میں خود ہوں اور ہے کام مطلب میگا میگا ہندو ہے پرینشا ہندو ہے اور خوشبو ہندو ہے
ان کو بھی کیا تھا میگا میگا میم کو کو کیا تھا آپ کو کیا تھا دو کو ہی کی کیا باقی کو نہیں کیا میں نے
نہیں میگا کر لے گی میگا میگا بھی آفس میں ورک کرتی ہے نا تو وہ بھی ایکسپیرئنس ہے اس کو جینٹس کے ساتھ بات کرنے کی نالج ہے تو وہ کرلیتی ہے شگفتا کرلے گی میں کرلوں گی بٹ دوسری جو خوش خوشبو ہے پنیشا ہے وہ تھو
نہیں باقی کو میں نے میسج کیا بھی نہیں میم ایکچولی آپ لوگ گروپ میں ریپلائی بھی دیتے تے ہونا میرا ایسا نہیں تھا کہ گروپ میں گیا اور جو جو دیکھے اس کو کردو ٹھیک ہے میم چلیے میں پھر نیکسٹ کال پہ کر تا ہوں میں بات اوکے اوکے